السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ اور باجی خیریت سے ہیں آپ
جی الحمد للہ آپ بتائیں
جی جی اللہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں
جی جی اور
ہاں کیا کر رہی تھیں آپ
بس آں کھانا بنا رہے تھے
جی جی
آپ کیا کر رہی تھی
جی ہم ابھی ہمارا تو کھانا نہیں بنا ہے بس کام وام سے فارغ ہوئے ہیں نہا وا کے جی سوچے بات کرلیں دس منٹ پھر دوسرا کام کرے
ہاں یہ بھی صحیح ہے ہم بھی اب بس فارغ ہونے والے بس کھانا بن جائے تو ب
جی جی جی
پھر نماز کی تیاری میں لگ جائیں گے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے
جی وہ بھی تو ضروری ہے نا لائف میں سب سے زیادہ جی بالکل بالکل
اور بتائیے کچھ دین کے بارے میں
دین کے بارے میں یہی ہے کہ انسان کو نماز پڑھنا چاہیے زندگی کی سکون ہے تو صرف نماز میں ہے اور کوئی پریشانی ہے جہاں کچھ کہیں راستہ نہ نکلے گا وہاں نماز سے دعا سے ہر ایک راستے نکل آتے
بے شک صحیح فرما رہے ہیں آپ
دن دن کا ذکر ڈیلی اپنے گھر میں کرنا چاہیے
کرنا چاہیے سورہ البکر انسان کو روز سے اپنے گھر پہ لگ سننا چاہیے پڑھنا چاہیے اس سے سارے پریشان یاں دور ہوتی ہیں سورہ یاشین پڑھنا چاہیے جو ال قرآن کا دل ہے وہ اپنے دل کو وہ سکون ملتا ہے اس کو پڑھنے سے ہے نا
تھ اللہ پاک بہت خوب فرمایا اپ نے صحیح بالکل تو بول رہی ہے اپ اور بالکل اپنے گھر میں دین کا دن کی تعلیم کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسان غلط راستے سے
صحیح راہ پہ اتا ہے اور اللہ پاک نے قران کے ساری سورہ وغیرہ بتائی ہے اس کا ذکر روز کرنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد اس سے اپن کونا سکون بھی ہے پلس گھر کی ہر پریشانیاں دور ہوتی ہے اور اپ دوسروں کو جو بتائیں گی تو اس سے اپ کو بہت ساری وہ ملیں گے
نہیں کیا ملتی ہیں ہمیں بھی ملے گی اپ اگے پڑھائیں گی آپ کو بھی ملے گی
کے بھی جائیں گے ساری چیزیں اچھی چیزیں بتیں گے تو اپن کے تو سارے امان لان
دیکھیے ہم تو اپنے طریق اپ اپ ہم اور اپنے طریقے سے کریں گے تو اللہ کے نظر میں ہی مطلب کہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا نیں اسی لیے اپنے حساب سے تو نیکی ہی کرنی چاہیے
اپنے طرف سے انسان کو ہر وقت میں یا کرنا چاہیے کیا پتا اللہ کو کس وقت کون سی نیکیاں پسندہ جائے
قدم قدم میں نے نیکیاں کیا پتا کون سی نے کہ اچھی مطلب کب کم اجائے نہیں پتا کسی کو بھی
وہی نا انسان کو جگہ کچھ نہیں کام اتا پیسہ سے ہر ایک چیز سے وہاں صرف نیکیاں دواں
بے شک بے شک اس لے نماز کے ساتھ زکوۃ اور یہ سب کرتے رہنا چاہیے کہ سب زکوۃ کرا تو سب سے زیادہ کرنا چاہیے بالکل بالکل
اللہ پاک ہر چیز اپنی اسلام میں ہر چیز بہت خوبصورتی سے ہے اللہ پاک نے بنا کے بھی جی ہے ابس انسان کے اوپر امال کنے نہ کرنے کی ایک وہ ہے کہ کون سے انسان کیسا کر سکتا ہے کس ازت چل سکتا ہے
دس سال کی عمر میں ہی فرض ہو جاتی ہے اس لیے اپنے بچوں کو کو گھر میں اچھے علم دے اور ان کو مطلب قاعدہ بالکل سکھائے کہ دین میں کیسے تبدیل ہے کتنی اسانی ہے با ہر پڑھائی لکھائی ہر چیز تاکہ وہ بڑے ہو کہ دوسروں کو بھی وہی چیز سکھا سکے
دیکھیے گھر کے بڑے گارجین کریں گے نا تو بچوں پہ اپنے اپ وہی چیز ائے گی نا
پر اثر بالکل ہوتا ہے
جی اور وہ کہ ہے نیکیاں وہی انسان نیکیا کیا کرتا ہے وہی اللہ پاک پھر اس گھر کے بڑوں پہ بچوں پہ اثر اتا ہے کون کسے کہتے نماز قران کے ساتھ ساتھ اچھی نیکیاں کرنا چاہ اچھے امال اپنے رکھنا چاہیے ہے نا صحیح رہا پہ چلنا چاہیے کسی کوئی گم رہا ہے اس کو بھی بتایا دین پھیلانا چاہیے آپ صلی اللہ وسلم دین پھلا نے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے
جی جی
پھر بندوں پہ بھی فرض ہے کہ آپ جتنا آپ کے پاس علم میں دوسروں تک پھیلا یں
پھیلائے اور دین دن پھیلانا بھی چاہیے کیونکہ دین پھیلانے سے ہمارے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے ہمارا اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہماری وجہ سے سامنے والا بھی سیکھ رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے
جی جی بے شک تو انسان
کیا ہے اسے مطلب دین کے راستے میں لا یں
جی اللہ پاک نے بھیجا کس لیے یہی سب چیزوں کے لیے تو بھیجا
بالکل بالکل ہم آپ ہم یہاں تو چار دن کے مہمان ہیں اصلی مقام تمہارا وہی ہے
زندگی وہ نہیں ہے زندگی ایک کرایہ کا گھر ہے نا دنیا میں آئے صرف ایک کرایہ کے
لیے دنیا میں بھی مطلب رہ کے نا مطلب اتنا اچھا کام کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے بھی آسان ہو جا یں ہمارے ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے
جی دنیا آخر ہے دونوں اچھی ہو ایسے
بالکل بالکل
تو اس لیے اللہ پاک نے آسان بنانے کے لیے نماز قرآن بھیجی ہے اچھی علم بھیجیے کہ آپ اس چیز پہ عمل کریں اور اپنی دنیا پھر دونوں خود بنا لے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
جی
ے اسی لیے نیک کام کرتے رہنا چاہیے ویسے بھی موت زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے آج کا آج کا انسان کل نہیں ملتا ہے ہے نا تو یہ یہ یہ تو بالکل نہ سوچے کہ ہم کل سے یہ کام کریں گے ہم ہمارے ذہن میں ہے ہمارے مطلب دماغ میں ہم کو یہی کرنا ہے تو آج سے ہی ابھی سے شروع کر دیں ہم وہ کام
بالکل صحیح بات ہے آج کے ڈیٹ میں زندگی اور موت کا صحیح کسی کا بھروس نے کب کا کس کو کیا ہو جائے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں کلمہ کا و تے رد کر کرنا چاہیے بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں
کرنا چاہیے
جی جی
تو ساری نیکیاں اللہ لکھتے جائیں گے اب انسان کیا رہ کہ اس وقت چلا جائے تو کم سے کم یہ تو رہے گا کہ آپ دنیا میں بھی آپ نے اچھے کام کیے آخرت بھی آپ کی ا اچھی
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہمیں کلمہ کا کرتے ہی رہنا چاہیے کیا پتا ہماری لاسٹ سانسیں بھی کلمک پڑتے ہی نک نکل جائے
جی وہی تو انسان وہی نہ یہ کہ آپ اچھے کام کریں گی نماز پڑھیں گی نیک کام کریں گی تو ویسے ہی سب اچھا ہے سیٹل ہوگا اور آخرت بھی اچھی ہی چلی جائے گی
جی جی جی بال کل صحیح فرما رہے ہیں آپ اور آپ کے ادھر کا موسم کیسا ہو رہا ہے
جی ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے ہلکی سی دھوپ ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے بہت اچ ا ماشاء اللہ سے ویسے بھی ہم کو بہت اچھا لگتا ہےا موسم اور کہتے ہیں نا کہ نماز قرآن کرنے والوں کے دلوں میں زندگی میں اپنے آپ از گیپ سے اللہ پاک سکون بھیجتے ہیں
بے شک صحیح فرما رہی ہیں بالکل آپ الگ سے سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں ہے نا اگر آپ کسی اگر سامنے والا پریسان ہے آپ مدد کر دیں تو اللہ تعالی آپ کی غیب سے مدد کرے گا آپ کو پتا ہی نہ چلے گا کہ آ کہاں سے رہا ہے آپ کے پاس
جی یہ تو آپ بالکل صحیح کہیے اور یہ مطلب آزمائی ہوئی چیز ہے
جی جی بالکل
تو اسی لے کہ نا کہ اللہ پہ یقین رکھو صبر رکھو اور بس اپنے اللہ کے کہ ہوئے اور اپنے نبیوں کے کہے ہوئے راستے پہ بس عمل کرو پھر دیکھو اللہ کا کیسے از گیپ سے مدد کریں گے ساری پریشانیاں بھی دور کر دیں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی صد کہ ہم ہر مومن مسلمانوں کو صحیح راہ پہ لیا ہے اور جو گم رہا ہے ان کو بھی صحیح راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے
بالکل ہر انسان کو اللہ تعالی ن نیک اور نمازی پابند یہ سب مطلب کر دے تو حالانکہ اللہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا انسان بھی اس چیز میں جی جی انسان اگر انسان کو دلچسپی ہے اس میں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے تو اللہ مطلب کب آپ کو انسان نہیں کہتا ابھی میں یہ کام میں بزی ہوں یہ لیکن اگر آپ نماز کے لیے ٹائم نکال لیں تو آپ کے پاس آٹومیٹک ٹائم نکل جائے گا پتہ ہی نہ چلے گا ہمارا کام بھی ہو جائے گا ہمارا دس منٹ نماز کے لیے نکال
بس اب دیکھ انسان کیا کھانا نہیں کھاتا بیٹھ کے اور کام نہیں کر رہا ہے تو نماز کے لیے دس منٹ نکال لینے میں کیا ہے یہ جان لیجیے کہ پڑھ کے بس اپنا ہی فائدہ اس میں
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں
جی تو بس اب انسان کے اوپر یہ ڈیپ ینڈ کرتے یہ جو اب اللہ پاک بھیجے ہیں دنیا میں اب آپ کے پاس کھانا ہے تو یہ سوچے اپنے سے وہ نہ جائے گا منہ کے اندر انسان کو تھوڑی سی تو محنت کرنا پڑے گا
اہ
جی
اور آپ کے امی ابو خیریت سے ہیں
سب الحمد للہ ہے اب ہاں سب یہاں ٹھیک ہے الحمد للہ آپ بتائیں
جی جی اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بھی سب خیریت سے ہیں
جی اللہ سے دعا سب ٹھیک رہے ہے نا دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سکون طرح جو بیمار ان کی بیماریاں دور ہو جائیں جو گم رہاہ ہے ان کو ہ نا صحیح راہ میں چلنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بے شک اللہ تعالی اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیے
دیکھیے اللہ پاک اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتے تو جان لیجے ایک ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے تو ان کے لیے کیا کیا نہیں کرتے سوچے اللہ ب تو ستر ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اب سوچ لیجیے
آ رہی ہیں
تو بس بیٹھیے بر یاد تو کریے آپ نہ بیٹھیے ن دل سے ایک بات دل میں ایمان رکھے کی میرا اللہ ہے نہ وہ کہیں نہ کہیں سے میرے مدد فرمائے گا پھر دیکھیے از گیب آپ سے مدد ہو جائے گی
بالکل صحیح فرما رہی ہیں
جی
چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی مجھے بھی چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ